السلام ولیکم آپا
وعلیکم اسلام باجی کیسی ہیں آپ
اچھی ہو آپ بتاؤ کیسی ہو
جی میں بھی اچھی ہوں آپ بتائیں
بس بس میں تو اچھی ہوں اور بتاؤ ایں باجی پوچھو نا اب میں تو اتنی پریشان ہو رہی ہوں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کے کپڑے آپا ویسٹ جو ہو جاتے ہیں جنہیں بچے نہیں پہن رہے ہوتے چھوٹ ٹے ہو گئے ہیں
جی
نئے نئے کپڑے ہیں کیا کرے اتتا دماغ خراب ہے بازی دیکھ کے بھی ایسے لگتا ہے ان کا کیا کرو اتنے مہنگے کپڑے آتے ہیں آپ کو پتا تو ہے بچوں
ارے بچی بہت مہنگے آتے ہیں اپنوں سے اپنے کپڑوں سے مہنگے کپڑے بچوں کے آتے ہیں ان کے جو ڈیزائنر کپڑے رہتے ہیں بس یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اپن کو کیسے اس کو ریسائیکل کرنا ہے نا وہ اپن کو سوچنا پڑے گا تاکہ ہمارا پیسہ بھی ویسٹ نہ اور کسی کے کام بھی آ جائے
بالکل بال یہی تو آپا کسی کو دینے کو تو بالکل من نہیں کرتا اتے مہنگے مہنگے کپڑے
ہے نا کسی کو دے بھی نہیں سکتے یہ لگتا ہے نہیں اب بچے کے کپڑے دینے میں تو دیکھو ویسے بھی ڈر لگتا ہے
کیا ہے نا لیکن ہمارے یہاں ایک کام والی ہے جو ہمارے یہاں مطلب میڈ ہے وہ جھاڑو پوچھ کرتی ہے نا تو وہ بچاری بہت غریب ہے اور اچھی بھی ہے تو ہم لوگ بولے بہت چھوٹے بچوں کے تو نہیں لیکن جیسے دو چار سال کے بچ اچھے ہو گئے نا تو پھر ہم لوگ دے دیتے ہیں ان کو کپڑے تو وہ بیچاری ہم لوگ کے سامنے یوز کرتی ہے اپنے بچوں کو پہناتی ہے تو یہ سیٹسفیکشن رہ کم سے کم یوز ہو رہا ہے ہمارے کپ
صحیح کہہ رہی باجی بار نہ میں بھی میں نے تو خیر دیکھو کام والی نہ رکھ پارک کی بازی تو ہمارے نا پڑو وں کے آتی تھی تو اب ان سے میں نے کہا کپڑے ہیں میر بچے کے آپ ہی تو اس نے کہا ہاں ہاں میرے نہ بے بی رہےگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے کو بھی یہ ہوگیا باجی میں کب کپڑے آ جائیں گے اور پرانے نکل جائیں گے جگہ بن جاتی ہے رکھنے کے لیے بننا اتنے کپڑے ہوتے ہیں اب میں ان کو کہاں لے جاؤ اور باجی میں نے ان کو کیا دیکھا نیکی کی دیواریں نہ ہو مہ مہیلا گئی ان کو میرے بچے کے کپڑے ہیں نا یہی
ہاں ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہو گیا تھا آپ بتائیے پھر میں بتاتی ہوں آپ کو
ہاں ہاں میرے کو تو ہی دیکھ کے اتنا غصہ آیا میں نے اس کو اگلے دن کہا میں نے کہا ہت تمہیں نہ لینا تھا تو تم منا کر دیتی ا نیکی کے دیوار تو میں ہی نہ رکھی آتی مجھے کیا ڈر لگ رہا تھا رکھنے میں وہاں پہ آپ یہ کہہ دیتی میں تو باجی میری تو تب سے نا من میں بڑی عجیب الجھنیں ہوتی ہیں کیا کروں ان کا کیا نہ کروں ہے نا دیکھو کام والیوں پہ بھی بھروسہ نہ ہے کہ یہ لے جائیں گی
صحیح بول رہی ہیں آج کل کا معاشرے میں اتنی مطلب غلط چیزیں پھیل گئی نا تو خود سے بھی ڈر لگ طے باجی سچ بتاؤں میں تو ہے نا تو پتہ ہے کیا ہوا ایک بار میں اپنے گھر پر تھی میں اور میری ممی اور ایک وہ جو مانگنے والی نہیں آتی جو بنجارن ٹائپ کی ہوتی ہیں
ہوں ہوں ہوں
وہ آئی تھیں وہ آئی تھیں تو وہ بہت میرا چھوٹا سا بچہ تھا اس س میں دو یا چار مہینے پانچ مہینے کا تو ان نے کہا کہ دے دیجئے گا بڑا رو رہی تھی تو میں نے میری ممی جب تو مجھے منع کر رہی تھی لیکن میں نا دیا میں آ کے میں نے اس کو دے دیا مجھے اس پہ ترس آ گیا ہی ہوگ اچھا چلو جیسے میرے بچے ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں ان کو بھی خواہشیں ہوں گی تو میں نے دے دی اور وہ اتنی گندی نکلی باجی میں کیا ہی بتاؤں آپ کو وہ آگے جا کے دو چار گھر چھوڑ کے ایک نالی کوڑا کرکٹ نہیں ہوتا جہاں اکٹھا ہوتا ہے کچرا وہاں پہ جا کے اس کپڑے کو ہاں جا کے پھینک دی اور میں کسی کام سے باہر نکلی اسی ٹائم پہ مجھے کہیں پہ جانا تھا اپنے شوہر کے ساتھ تو میں وہاں سے جب گزری تو میرے بچے کے کپڑے لگ رہے ہیں تو پھر میرے کو لگا نہیں میں نے تو اس کو دیے تھے وہ یہاں پہ کیسے آئیں گے پھر میں نے تھوڑا اتر کے اس کو چیک کیا تو وہ واقعی میرے ہی بچے چ کے کپڑے تھے مجھے اتنا غصہ آیا نا بچائی کوئی آپ کے چھوٹے سے بچے کے کپڑے کو نالی میں پھیک دے آپ پہ کیا بیتے گی پھر میں اٹھی میں پورے کپڑے کلیکٹ کی اٹھا کر میں اس کو لا کر واش کرکے رکھ دی میں نے کہا میں راکھے رہوں گی لیکن میں دوں گی تو کسی کو نہیں
یہی تو بازی اتنا دماغ خراب رہتا میں آپ کو بتاؤں گی میری تو پھر نہ صرف بہن نے مجھے بتایا کہ تم نا ایک کام کرنا ان کے یہاں پہ نا جیسے چھوٹے بچے کے کپڑے آپ لوگوں کے ہمارے سب کے بڑوں کے ان کپڑوں کے چھو ٹی چھوٹی چھوٹی رضائیاں چھوٹے چھوٹے گدے ایسے بن رہے آپا اور کیا کہتے ہیں ہاں میں سے بڑا میں اچھی اچھی گلدستی وغیرہ جو ہمارے ویسے کپڑے ہوتے ہیں نا سلین میں جا کے چلے جاتے ہیں
جی جی ہاں ہاں چلے جاتی ہیں نا اور بڑ چھوٹی چھوٹی نا ایک بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جیسے آرگنائزر ہیں وہاں پہ ان کپڑوں کو نہ ایسے کتھری وغیرہ بنا کے اپن فلور میں میٹ کے جیسے یوز کر سکتے ہیں بات
ہوں ہوں تو باجی میرے کو تو اتنا اچھا لگ میں نے تو میری بیٹی کے جو بھی ڈیزائنر کپڑے تھے اس کو دیے میں نے کہا آپ نہ ہمارے یہ کرو ماشاء اللہ خوبصورت رضائیاں گدے کر کے دیے نا آپ کو کچھ بتا سکتی نہیں اتنا اچھا تھا مجھے تو
ہوں صحیح بول رہی ہیں باجی بڑی مشکلات ہو جاتی ہے آج کل نا کسی کے ساتھ اچھا کرنا بھی نا ہمارے لیے کہیں نہ کہیں برائی بن جاتی ہے اسی لیے کسی کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے بھی سو بار سوچنا پڑے گا جس کو ہم بہت اچ چھے سے جانتے ہیں نہ باجی اسی کے ساتھ ہی ہم یہ سب کام کریں ورنہ پتا ہے کہ آج کل تو لوگ پیسہ مانگ ہیں ان کوئی نی کپڑے وپڑے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا
بالکل بالکل اور تو اور یہ فقیر و ویرہ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی اگر کچھ کھانے کا تو نا تو گردن ہلا دیتے ہیں پیسے کی ہو رکھتے ہیں کہ پیسے دے دو
پسند کیا جی جی اور پتہ ہے ایک میں گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے پرسوں تو ایک غریب بچہ تھا وہ بہت بھوکا لگ رہا تھا ہم لوگ فھلکی کھا رہے تھے تو ان نے کہا کہ مجھ بھی میں نے پیسے دے دو تو میں نے کہا میں پیسے دوں گی تمہیں جت نا کھانا ہے پیٹ بھر کھا لو تم لیکن اس نے اس نے منع کر دی بول نہیں دید مجھے پیسے ہی دے دو میں کھاؤنگا نا میرا پیٹ بھرا ہے مطلب پیسے دے دو آپ ان کو کھلاؤنا چاہے
ہاں ارے باجی یہ ایسے کرتے ہیں میرے خود آ میرے ساتھ ہوتا ہے مجھے تو جو دکھ جاتا ہے نا میں تو دیکھو پیسے دیتی نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے ہے نا میں تو جو والی چیز ہے کھاؤ تو بولا مجھے آٹا دلا دو تو میں نے ایسے ہی دیتی ہوں تو میں نے اس کو آٹے کا پیکٹ دلا دیا اس نے وہیں میری آنکھوں کے سامنے اس کو لگا یہ تو چلی گئی اور اگلی شاپ پہ جا کے وہی آٹے کا کٹھا اس کو واپ
ہاں یہ بھی ہوتا ہے صحیح بول رہی ہیں بالکل یہ تو صحیح ہے بالکل
بتاؤ یہی تو تھا آج کل کوئی وشواس نہیں ہے کہ ان کو بھی کرے یا نہ کرے
ہاں بس بس پیسہ چاہیے ان کو بس پیسہ چاہے وہ کیسے بھی کوئی چیز سامان بیچ کر آئے یا کپ ڑے بیچ کر ہے یا کچھ بھی بیچ کر ہے ان کو تو پیسے سے مطلب ہوتا ہے بس
مجھے تو وہاں شاپ تھے نا جن کی انہوں نے کہا دیکھو یہ تو آپ کا ہے کت کتنے لوگ دلاتے ہیں ایسے ہی یہ تو ان کا تو دن میں ایک ایک جن کتنے پیسے بنا لیتے ہیں ایسے ہی اور پانچ کلو سے نیچے دیکھو کوئی آٹا دلاتا نہیں ہے پھر
صحیح بول رہی ہیں آپ اور بتائی کہ ڈیلی کے جو غریب لوگ ہو تے نا مانگنے والے یہ لوگ بھی نا سارے آٹا کو کلیکٹ کر کہ راشن والے دکان میں بیچ دیتے اور ہم جا کر پھر وہی آٹا خرید کھا لیتے
ہاں تو دیکھو یہ لوگ اتنا دماغ چلاتے ہیں ان کو یہ نہ ہے آج کل ان کو پیسے چاہیے بس بتاؤ جب تم مانگ سکتے ہو
ہمم ہو گیا کیا ہے نا اپن کسی کیا اچھے دل سے اچھے ارادے سے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر وہ سامنے والا غلط کر رہا ہے لیکن ہو گیا اللہ پاک تو ہمارے ارادے کو دیکھتے ہیں نا ہم تو صحیح کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے ہماری نیت تو صاف رہتی ہے
صحیح کہا آپا آپ نے لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں نے تو یہ ویاپار چلا لیا ہے
ویاپار چلا کے ویاپار بنا ہی ہوا ہے وہ پتے ہے وہ ایک ایک روپے کے سکے لیتے ہیں اور پھر ان سکوں کو ریسائیکل کر کے پھر سکا مطلب بندھا نوٹ لے لیتے ہیں پھر وہ وہ سکے انہیں کے پاس جاتے ہیں ایسے ایسے کر کے انہوں نے تو پہلے کے تام رکھی ہیں
یہی تو میرے کو تو دیکھ کے دیکھو ہم نا بس میں میں جیسے چلی جاتی ہوں تو ایک بس میں ہے ایک آدمی ہے وہ کیا ہے کہ ایک ہی روپیہ مانگتا ہے آپ کو ہر کسی سے سے ایک روپیہ ہر کسی سے ایک روپیہ میں نے کہا ایک میں کیا ہی وہ ہوتا ہوگا تو ایک نے مجھے بتایا ایک روپیہ سے ہی اتنا جوڑ لیتا ہے شام کو تین کلو دودھ سے کم تو یا یہ نہ دودھ نہیں لے کے جاتا
صحیح بول رہی ہیں با جی ارے آپ دیکھیے نا آج کل کوئی بھی سامان خریدو تو ایک سو ایک روپئے ایک سو دو روپئے یہ جو مال والے کاٹتے ہیں نا آن لائن پیمنٹ کے دوارا ہے نا کاٹ لیتے ہیں اور ایک روپے تو اپن کو کیش میں چلتا نہیں ہے اپن جب وہاں پے کر آن لائن تو اس میں تو دینا ہی پڑتا ہے اپن کو ایک ایک روپیہ اگر سو لوگ سے نہیںے تو ان کا سو روپے بن گیا دن کا
یہی تو آپ اور دیکھو پھر مجھے کہہ رہے شام کو گھر ایسے جاتا ہے جیسے کوئی جاب سے بندہ لوٹ کے جاتا ہے بچوں کے لیے پھل لے کے جائے گا میں نے کہا یہ بڑا ہی اچھا کاروبار چلا رکھا ہے ان لوگوں نے میں
صحیح بول رہی ہیں آ
ہیں اللہ پاک میں نے کہا ان کو کبھی نہیں پاپ
ارے پورا بزنس بنا کر رکھے آپ کسی سے ایک روپے مانگو گے نا ادھار ارے جسے آپ سے کسی سے پیسے مانگو گے ادھار تو آپ کو ٹینشن نہیں کہ لوٹانے کی اور بھیک مانگ لو گے تو اس میں لوٹانے کی ٹینشن بھی نہیں رہتی ہے
بالکل ایک کر کے آپا نا تو ہم لوگ تو لوگوں نے بھی دیے تو بتاؤ کتتے کتتے ہو گئے اور سر اور ایک تو پھر کوئی دیتا ہی نہیں ہے کوئی پانچ دے رہا ہے کوئی دس دے رہا ہے کوئی دو دے رہا ہے
جی کھلے نہ رہے تو آپ تو دس دس روپئے دے دیتے ہیں ان کو
یہی تو ان لوگوں کا تو اچھا ویاپار بنا رکھ دیکھ کے میں نے کہا بتاؤ کیسے لوگ ہیں یہ
اور مندر مسجدوں میں سب سے زیادہ ان کا ویاپار وہاں پہ ہوتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے صحیح کہا تھا دیکھو ہاسپٹل میں دکھیا دو جو دکھی ہوتے ہیں بیچارے سوچتے ہیں چلو دے دیتے ہیں دعایں کام آئیں گی ایسے من دوں میں ایسے سر جگا ان لوگوں کو تو بالکل بھی وہ نہیں ہے
صحیح بول رہی ہیں با جی آپ آپ نے بہت اچھی سی باتیں بتاںی بتائی آپ سے مجھے بہت جانکاری ملی آج خوش ہو گئی میں آپ سے بات کر کے آج
دھنیہ واد چلو میں آپ کو بعد میں کال کروں گی آپا ٹھیک ہے
جی جی جی